وعلیکم السلام السلام علیکم جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گگر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ٹھیک ہے آپ کے گھر پھر سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے مجھے بتاؤ آپ کو ابھی بھی تھوڑا دیر آواز آ رہی ہے یار ٹھیک ٹائم پی رہ ہے
ٹھیک آ رہییا بس
اچھا ٹھیک اور آپ نے کھانا کھایا
جی ہاں میں نے کھانا کھایا آپ نے کھانا کھایا
آپ فون ڈیٹ ہے آج
نہ وہی تھی
نہیں میں نہیں گئی تھی ہمیں آج آف تھا
اورف
جی جی ہمیں آف تھا
آپ کی آواز لے آ رہی ہے
ہاں ہاں پتا نہیں اس کو کیا ہوا
اچ توا ٹھیک ہاں آپ کی آواز بہت لیٹ آ رہی ہے مطلب نا دو تین سیکنڈز کے بعد ہلو
سب ٹھیک آئی
ہاں آج تم لائبریری میں بہت مشہور نظر آ رہی ہو کیا پڑھ رہی ہو
میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی جو علم اور امل کی اہمیت کے بارے میں ہے اس کتاب نے مجھے بہت سوچنے پر مجبور کر دیا
یہ تو بہت دلچسپ موضوع ہے اکثر لوگ علم حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں لیکن عمل کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے
میرے خیال میں علم اور عمل ایک دوسرے کے لیے لازمی ہے اگر کسی کے پاس علم ہو لیکن اس پر عمل نہ کرے تو اس علم کے فائدے بہت کم رہ جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بغیر علم کے عمل کرے تو اس سے غلطیاں پیدا ہو سکتی ہیں
جی ہاں بالکل سر کہا تم نے علم انسان کو صحیح اور غلط مح فرق کرنا سکھاتا ہے جبکہ عمل اس علم کی علم کو زندگی میں نفذ کرتا ہے دونوں مل کر ہی انسان کی شخصیت کو مکمل بناتے ہیں
جی ہاں ہمارے مذہب میں بھی علم حاصل کرنے کی بہت فضیلیت بیان کی گئی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی چاہ دینا ہے کہ علم پر عمل کرنا ضروری ہے صرف کتابیں پڑھ لینا یہ معلومات حاصل کر لینا کافی نہیں ہوتا
جی میں نے ایک بزرگ کو کال پڑھا تھا کہ علم بغیر امن کا درخت بغیر فل کے جیسا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم کا نتیجہ امن کی صورت میں ظاہر ہو نہ ہو تو اس کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا
بہت خوب سوچو اگر ایک ڈاکٹر نے تمام تمام طالب علوم حاصل کر لیے ہو لیکن مریضوں کا علاج ہی نہ کرے تو اس کے علم کا کیا فائدہ اسی طرف انجینئر اگر صرف کتابیں پڑھتا رہے اور کبھی پل یا عمارت نہ بنائے تو اس کا علم لوگوں کے لیے مفید کیسے ہوگا
یہ مثالیں بہت واضح ہیں دراصل علم کا اصل حسن اس وقت سامنے اتا ہے جب اس اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے عمل یہ علم کو زندہ
بالکل میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں لوگوں کے پاس معلومات بہت زیادہ ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر قسم کی انفارمیشن دستیاب ہے لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کہ ہم اس معلومات کو اپنی زندگی میں کتنا استعمال کرتے
یہ بات بہت اہم ہے اکثر لوگ صحت کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ متوازن غذا کھانے چاہیے اکسرسائز کرنی چاہیے اور بری عادت تو اس سے چاہیے مگر پھر بھی عمل نہیں کرتے
جی ہاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہ امن انسان کی اصلی پہچ شان ہوتا ہے علم سے ذہن میں ہوتا ہے جبکہ عمل اس علم کزاہ کرتے
ا تمہارا تمہارے خیال میں علم حاصل کر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے
کرنے کے لئے تجسس اور محنت بہت ضروری ہے جو شخص سوال کرتا ہے اور سیکھنے کے لیے لگن رکھتا ہے وہ ہمیشہ وہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے لیکن اس احساس ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ سیکھ رہا ہے اس پر عمل بھی کرے
میں تمہاری بات سے متفق ہوں ایک اسٹوڈینٹ اگر وقت کی قدر کے بارے میں مضامین پڑھتا رہے تو لیکن خود وقت ضائع کر کرے تو اس کے عمل علم کو فائدہ نہیں
بالکل ا اسی طرف اگر کوئی سچائی کی اہمیت پر تقریری کرے لیکن ابنی زندگی میں جھوٹ بولے تو اس کا علم بھی اثر ہو جاتا ہے
ہ اس سے مجھے یاد آیا کہ کئی لوگ دوسروں کو نصیحت کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں لیکن جب خود عمل کرنے کی بھاری آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں
ہ یہ انسانی کمزور ی ہے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے ارادے صبر و استحکامات کی ضرورت ہوتی ہے علم حاصل کرنا نسبتاان آسان ہے لیکن اس علم کو اپنی عادت بنانا اصل چیلینج
صحیح کا ایک اور بات یہ ہے کہ عمل کے بغیر علم دھیرے دھیرے بھول بھی جاتا ہے جب ہم کسی چیز پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے
جی بالکل ا مثال کے طور پر اگر کوئی اسٹوڈنٹ سائنس کے اصول صرف یاد کرے لیکن ایکسپریمنٹس نہ کرے تو اس کی سمجھ مکمل نہیں ہوگی پریکٹیکل کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ علم کا عمل کے ذریعے مضبوط کیے جائے
جی مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی تمام ترقی علم اور عمل کے اتحاد کا نتیجہ ہے سائنٹسٹ نے پہلی علم حاصل کیا ریسرچ کی اور پھر اس پر عمل کر کے نئے انوونشنز کی
بالکل صحی بات ہے ا بجلی انٹرنیٹ ٹرانسپورٹس اور میڈیسن کے شعبوں میں جو ترقی ہوئی ہے وہ صرف علم کی وجہ سے ہی نہیں ہے بلکہ اس علم پر لگاتار ع عمل اور تجربات کی وجہ سے ہوئی ہے
جی تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ان سان کے پاس صرف ہاں عمل ہوتا اور علم نہ ہوتا تو کیا ہوتا
میرے خیال میں پھر بہت سی غلطیاں ہوتی بغیر علم کی عمل اندھیرے اور مت چلانے کے مدا ف ہے انسان کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح راستہ کیا ہے پھر اس پر چلنا چاہیے
اور اگر صرف علم ہو اور عمل نہ ہو
پھر وہ علم صرف کتابوں تک محدود رہ جائے گا نہ خود انسان کو فائدہ ہوگا نہ معاشرے کو
یہ بات واقعی بہت گہری ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم روشنی اور امن اس روشنی کا استعمال
بہت خوبصورت تصبح ہے روشنی کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اس کی مدد سے اپنا راستہ طے کرے
جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ ٹیچرس کا کردار بھی اس سلسلے میں بہت اہم ہے اچھا ٹیچر صرف علم نہیں دیتا بلکہ اسٹوڈینٹس کو امن کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے
جی ہاں ایک معم اپنے کردار کے ذریعے اسٹوڈینٹس کے لیے مثال بنتی ہے اگر ٹیچر وقت کا پابند ہو محنتی ہو اور سچ بولتا ہو تو اسٹوڈینٹس بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں
ہ جی ہاں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امن کی طاقت الفاظ سے زیادہ ہوتی ہے
بالکل لوگ اکثر وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں اسی لیے عمل سب سے بہترین تعلیم ہے
جی آج کل کے اسٹوڈنٹس کو علم اور امن کے حوالے سے کن مشکلات کا سامنا ہے
یہ بات سچ ہے انفارمیشن کا انفارمیشن کے دور ہونا علم کے برابر نہیں ہوتا
بالکل علم وہ ہے جو سماج میں آئے اور شخصیت کا حصہ بن جائے اور جب وہ عمل میں نظر نہیں آئے تو اس ت م مز سےید برجاتییک
میں سمجھتا ہوں کہ ہ اسٹوڈینٹس کو روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جو اس کے علم کو عمل میں بدل سکے
جی ہاں اگر کوئی انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھتا ہے تو اسے درخت لگانے چاہیے اور اگر کوئی صحت کے بارے میں سیکھتا ہے تو خود صحت وند عادتیں اختیار کرنی چاہیے
اس طرح اگر کوئی انصاف کی اہمیت سمجھتا ہے تو اسے ہر معاملے میں انصاف سے کام لینا چاہیئے
بالکل امن ہی علم کا اصل امتحان ہے اور
جی تمہے نزدیک کامیاب میں علیمور امن کا کیا کردار
کامیابی کے لیے دونوں ضروری ہے علم راستہ دکھاتا ہو یا مل منزل تک پہنچاتا ہے اگر ان میں سے کوئی ا نہ ہو تو کامیابی مشکل ہو جاتی ہے آج کی گفتگو بہت مفید ر کہھی چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ اچھا آپ مجھے یہ بات
جی
ہاں جی آپ کو جانا ہے کل سکول
کل تو سنڈے ہے آپ کو کہاں میں کہاں جاؤں آپ کو جانا ہے کل ت ہی
ہاں مجھے کل گھومنے جانا ہے
کہ
گللمرگ
مغل برگ تو نزدیک ہے کسی اور جگہ جانا ہ
ہم نے ایسے ہی پلان بنایا رینڈم لی جم میں
اچھا چلو ٹھیک
اللہ حافظ